السلام
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
ہاں بس ٹھیک آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں کھانا کھایا ہاں شکر اللہ کا کھانا کھایا
ہاں میں نے کھا آپ نے کھایا
نہیں مجھے آج بھوک ہی نہیں تھی میں نے کھایا ہی نہیں
ہائے کیوں نہیں کھایا کھانا تھانہ تھوڑا سا
نہیں نہیں ایسے ہی بھوک نہیں تھی شام کو چائے پی تھی نہ تو ایسے ہی نہیں تھا اور سناؤ
بس ٹھیک آپ ٹھیک گھر میں سارے ٹھیک ہیں
ہاں شکر اللہ کا ہے اور
کیا سچویشن ہے کیا سن رہے ہو نیوز میں
کچھ نہیں یہی بول رہے ہیں نا فلڈ لائک سچویشن ہوگا کچھ نہیں ان شاء اللہ لیکن اب یہ دو دن نکلنے چاہیے پھر بھی اللہ تک سب کچھ ہے
ہاں وہی تو میں بول رہی تھی نا ماما کو ماما نے کھانا بھی نہیں کھایا
اس نے نہیں کھایا
نہ
کیوں
پہلے اس نے بولا ہ میں کھاؤں گی اس میںر اس نے بولا میں کھاؤں گی ہاں وہی
اچھا اچھا
اس نے سنا نا پھر یہ لڑکا تو پھر اس نے بولا مجھے ج موڑ ہی نہیں ہے میں نے بولا ان کو کھائی کھان مان آئی نہیں بولا نہیں وہی میں نے بولا ہی
ابھی اوپر پانی بہت کم ہے دیکھا نا میں نے مجھے ہے نا وہ ایپ جس پہ وہ دیکھتے ہیں سانگا کٹ ہی ہے ٹوٹل
اچھا ٹھیک
وہاں نہیں ہے
کرے گا
انشاء اللہ کرے گا اور کیا
پھر میں نے ماہ جان کو فون کیا نا بول رہی ہے کل گاؤں میں بارش ہو رہی ہے
ابھی نہیں ہو رہے تھوڑی مت ہوئی ہوگی لیکن ابھی کوئی نیوز نہیں آئی کسی بارش کی
ٹھیک اللہ رحم کرے گا ان شاء
انشاء اللہ رحم ہی کرے گا کوئی بات نہیں
اور
بس ٹھیک
یہ کن کن کا نمبر لاتے ہیں آپ پھر اس کا نام شازو اس کا نام پتہ نہیں
یہ میں خود نام رکھتی ہوں اس کا کیا ہوا آپ کو یہ میں خود رکھتی ہوں نہ اب کس میں بھی یہ بولو گی تو کیا ہوا
مطلب
تمہیں کیا کسی کیڑے نے کاٹا وہاں پہ جو اتنا ہنس رہی ہو بس کوئی نیوز ملنی چاہیے ابھی وہاں سے اللہ نے رحم کیا فلڈ کا تو بس فیس بک پہ پلڑا گیا
اور کیا
ھمم ا ۓ وہ ہے نہ وہ ویٹرن ٹیلی ویژن ایکٹر وہ ساجاد خان جو نا وہ کش میری ڈرامہ بناتا تھا وہ آج مر گیا ہے انا للہ وانا
ہاں انا اللہ وانا علیہ راجعون بھائی میں نے دیکھ ہاں جی میں جانتی نہیں ہو ابھی فیس بک آن کروں گی پھر دیکھوں گی نیو
اس کو مجھے لگتا ہے ہر کوئی جانتا ہے ہر کوئی اس کوجانتا سجاد خان
نہیں مجھے یاد ہی نہیں
آپ کو نہیں یاد ہوگا یہ کشمیر ڈرامہ بناتا تھا پہلے پہلے اور سناؤ
بس شوبو نے فون کیا
ابھی کہاں کیا اب کرے گی نا گیارہ بجے وہ
اچھا ٹھیک
ھمم
ہاں اظہا ن سائیکل سیکھا ہے اس نے
ہاں اس نے سیکھا سیکھ ہاں ہاں اس نے مجھے یہ کیا تھا ہاں ہاں سیکھ رہا اس کے ٹانگیں اور لمبی ہو جائے گی بھیا سونے ائے
نہیں ابھی نہیں وہ ہال میں ہے
ہاں
اپنی اس حفیظ کے ساتھ با ت کر رہا ہے
پھر وہی گھوم رہا ہے
ہاں
ٹھیک ٹھیک اور سناؤ
بس آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا شام کو کھا نے چھوڑتے ہیں
ہاں مجھے پتہ ہے نہیں چھوڑتے ہیں اور نیند بھی اسے نہیں آتی ہے لیکن میں جب اچھے سے مطلب کیا اچھے سے ایک کپ چائے پیا میں نے مجھے وہ جیسے اسٹاک میں کچھ ہو رہا تھا کل میں نے آئس کریم کھائی آپ نے بولا آئس کریم کھائی اس وجہ سے آپ نے کھانا نہیں لیکن آج بھی میرا موڈ نہیں تھا
کیا بنایا تھا آپ نے سبزی
پھر میں نے کچھ خاص نہیں بنایا تھا بس ٹماٹر بنائےتھے شملہ مرچ ڈال کے اور ہری مرچ ڈالکے
ہائی میں نے آج سوچا تھا کل ہی ہم کیا پکائیں گے میں نے سوچا میں ماما کو بولوں گی وہ چپ کرو یہ آپ کی یہ ہے سونی بول رہی ہے چپ کرو یہ یہیں پہ آیا ہمیں ہسانے گندا انسان ہیں ہاں پھر یہاں سو گیا ہے سونےدو میں نے کب سنا تھا کسی سے اپنی فرینڈ سے اس نے پکایا تھا بینس اور آلو میں رات بھر یاد کر رہی تھی ہمیں بھی پکا نہیں ہے میں صبح بھول ہی گئی
اب کل پکائیں گے انشاء اللہ
انشاء اللہ یہ کہاں یہ خراب کریں گی یہ اس کو مارتا ہے اس خاشن
یہ شور کیا ہے وہاں پہ
یہ بھیا اور ماما کر رہی ہے نہیں ماما تو بچاری چپ کر کے رہتی ہے لیکن بھیا کو ہے نا پڑ سے تو کرا شور کسی نہ کسی ہاں ہاں
ہاں بول رہا تھا کچھ ہوارہ میں
ہدوار آ چندوار آ
ذرا اتنا وہ تو بارامولہ میں نہیں مان رہا ہے تو ہندوارہ کہاں سے جائے گا
ہندوارہ باراملہ سے دور ہے
اور کیا کپارا کوپورا سے نزدیک
اچھا یعنی کہ ا اس کو کیا بولتے ہیں اس کو مہتین انکل کے پڑوسی
نہیں وہ پیچھے ہے وہاں بہت پڑے انسان رہتے ہیں امیر رہتے ہیں لیکن یہ تو بار خالی مجھے بول رہی تھی اگر کرے مطلب مانو گے ہاں ممد صربان کی بیٹی
آ
لیکن عمر مت مان رہا ہے
ہے نا
وہ اچھی بھی ہے بالکل وہ یہ ابھی ڈسکس کرنے لگے تھے
اچھا ٹھیک کو بولو اردو میں بات کرو
اب تو ہم کرتے ہی ہیں نا مجھے عادت ہو گئی ہے میں ماما کو بولتی تھی شام کو جاپنا آ گئی تھی بھیا کے ساتھ مجھے آیا یاد نہیں ہے کسی کی مجھے آیا یاد ہی یہ کی ہ مجھے آیا یاد یہ اب آیا یہ اب آیا عمر
ابا چھوٹا سا گھر
اگر یہ کال خراب ہوئی ہوگی نا پھر کیا کریں گے
یہ خراب نہیں ہے
جب آپ کو پتاہ تھا یہ آئیں گے پھر آپ کو کرنی ہی نہیں تھی ان کو جب
مجھے کہا مجھے کب پتا تھا یہ لوگ میں مجھے کیا پتا تھا یہئی
روم میں بند ہوتے نا ایک ایک کر کے
ہاں
اب یہ بھی یہ بول رہی ہے
سسروں کے پاس اور کچھ پسند آیا
باند نی اس نے نکالا آپ نے دیکھا
ہاں ہاں میں نے دیکھا ہاں وہ اچھا ہے ہے نہ
میں لاتی میں لاتی لیکن ایک بات ہے نا
ہوں
یہ موسم چینج ہو گیا وہ پر سے کل مجھے مہندی والی آئے گی
کیوں
وہ نا فردوس اس کو پھر جانا ہے ہ اس کو میں نے جی پہلی لگاو مہندی
اچھا ٹھیک ہے اب وہ کیوں نہیں لاؤ گی باندنی والا سوٹ اچھا تو وہ اچھا سوٹ ہے نا ہاں اگر آپ لاتی پھر میں بھی لاتی ممی کو جو پسند تھا بان
وہ تو کہہ رہی ہے نہیں ہاں ہاں پتا ہے نا شور شوبو کے سامنے ہوتا نا شو لیکن وہ اس میں پیسے پھر اچھے آتے ہیں اس میں پھر پیسے ہاں اور کیا اب کہہ رہے کی ا بھی کیا کن کن کا موں کریں گے آپن
اور کیا ہاں
چلو اب کوئی نہیں جب ہماری قسمت میں ہوگا تو آئے گے یہ پیسے بھی اگر نہیں تو پھر کیا کر سکتے ہیں ہے نا
آتے ہیں آتے ہیں ہنڈریڈ پرسینٹ آتے ہیں جیسے میرے بھائی کا گلا بھرا ہے اس کا بھی آئے گا آپ کو پتہ ہے نا میرے بھائی
یہ کیا ہنس رہا ہے کہ بات کر رہا ہے
یہ ہنس رہا ہے اپنے ہر چیز کی بات بول رہا ہے
اچھا
وہ ہے نہ اس کا لاڈلہ ہاں
بھائیوں کا لال
کل سے ہم اچھے سے یہ ٹاپک سینڈ کریں گے اچھا اچھے بات کریں گے ھمم
آج میں نے تین کال کی
ہمم
پانچ ٹاسک میں سے تین ختم ہو گئے
ہاں ہاں ہاں وہ تو کریں گے نا اور کیا
ٹھیک
اب راکھی کال کریں گی انشاء اللہ
انشاءاللہ
اور
بس ٹھیک
ہوں آپ اپنی بہن کو کھول دینا اقر بھی لگی ہے پھر اگر وہ بھی کریں گے یہ تو ان کو بھی آئے گا پھر وہاں سے اور ایک سرکل بنے گا
میں بولانگی اسکو
چلو پھر ٹھیک ہے سوتے ہیں اللہ حافظ
اوکے اللہ حافظ
تو ہ